وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
گھر پہ سب کیسے ہیں
سب کوئی ٹھیک ہے
کھانا کھا لیے ہیں
ہممی ابو
ہ وہ لوگ بھی ٹھیک ہے
اب کیا کر رہی ہے
کچھ نہیں میں سوچتیوں
اچھا ہم تو ابھی جگے ہوئے ہیں اور تھوڑا ٹہل رہے ہیں ہاں
کیا کیا کھایا وہ
کھانا میں دال چاول سبزی یہی سب کھائے ہیں اور آپ
م بھی دال چالول سب تھھی
اچھا کہیے نہ کہیں گھومنے جاتی ہو دوستوں کے ساتھ شام کو یا صبح کو
شام کو
ایسے پورے دن کیا کرتے ہو
پورے دن تام کو گھومنے جا تو میںسے پورا دن تو وہی رہتی ہوں
او ہ اچھا ابھی یا پڑھائی کرتی ہو کیا
ہاں
کون سے ورگ میں
میں ابھی الیونتھ میں ہوں
اچھا
اراک
ہم ٹویلتھ میں
میں
اگلا سال بورڈ ایگزام ہے دو ہزار ستائیس میں کنا بیک گراؤنڈ سے کوئی اواز نہیں میرا نام سسی گاند کمار ہے
اچھا کی یہاں آب کو کھیل پسند ہے کون سا
مجھے بیڈمنٹن اور جو ام موبائل میں فری فائر
اور دوسرا کھیلنا ہے
نہیں
بس اتنا ہے
ہاں آپ کو ہلو
اب ک آج ج نہیں اب کاواز نہیں آ رہا تھا
ایسا آپ کا بھی نہیں آ رہا تھا
اچھا بول رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کھیل نہیں کھیلتی ہے
نہیں
پب جی کھیلتے ہو
نہیں پب جی نہیں کھیلتا ہوں فری فائر چلتا ہوں
بہت بورورنگ ہے نا
بورنگ تو پتاہ نا لیکن میں کبھی کھیلا نہیں ہوں میں جب
نہیں میں ایک پر ٹرائی کی تھی بہت بری ہویا
او اس میں نانا بٹھانے والا وہ اچھا نہیں رہتا ہے
اس میں
جیسے اس میں کا ا ڈبلو ایم ہوتا ہے نا ویسے ہی اس میں کا کیمرا ہوتا ہے
ہاں اسی کے لیے اچھا نہیں لگتا اچھا اچھا سےچلا لیتی ہو صحیح ہے شام کو جانے والی ہوں گھومنے دوستوں کے ساتھ کیا اکیلے
نہیں دوستوں کے ساتھ
اچھا
تم کہیں نہیں جاتے ہو
ہم جاتے ہیں مگر ہم صبح میں جاتے ہیں اور شام کو کہیں نہیں جاتے ہیں زیادہ تر ہم س ہاں صبح میں ضروری پڑتا ہے تو جاتا ہوں اب ابھی بہت زیادہ دھوپ ہے ادھر بہت گرمی ہے ادھر ہمارے
یہاں پہ تو بہت دھوپ ہے
سننے میں آ رہا ہے کیونکہ آج سے تین دن بعد سے اور زیادہ دھوپ آنے والا ہے
اچھا
بہت زیادہ
ہمم
ہاں پتا نہیں ایسا رہے گا تب تو اچھا بات نہیں ہے لیکن یہ بات ہے آج تھوڑا ہوا بھی بڑھ رہا ہے
نہیں ایس تھوڑا بھی ہووا نہیں ہے
نہیں ادھر ہمارے طرف تو ہوا بھ رہا ہے
نہیں یہاں پہ نہیں ہے
اوہ
یہاں پہ تو ابھی لائٹ یا
وہاں بو بجلی کا بھی پروابلم ہے
نہیں اتنا نہیں
رہتا ہے کبھی کبھی کٹ جاتا ہے ہیلو
اچھا مطلب بھی
نہیں یہاں پہ بس تھوڑا دیر نکلے صبح میں اور کبھی کبھی دوپہر میں رات میں کٹ ت تو آتا نہیں ہے کیا
کون
لائٹھ
ہاں لائٹ لائٹ تو آتا ہے میں تھوڑا لیٹ پہ آتا ہے
پہلے رہا، سناؤ نا، وقت پر۔
ہوں
ہ ہ ہ اچھا
ہ وہ
کیا ہیلو ہ آپ کو پھل میں کون سا پھل پسند ہے
مجھے مینگو آم لیچی اور ہاں بس یہیں گیں
بت رہے مینگو اور آم ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے
نہیں میں یہ نہیں بول رہی ہ مگو کیونکہ اس میں انگلش وورڈ یوز نہیں کرنا ہے نا اس لیے میں پہلے مینگو بولی نا تو اسے ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی تو مجھے بھی پت ایک ہوتا ہے
او سوری سلط ہاں یہ تو ہے
ہ اس میں انگلش ورڈ یوزنے کے کرنا تھا نا اس لیے میں بول رہ
ہاں یہ تو بات ہے انگلش ورڈ یوز نہیں کرنا
ہوں کہاں دماغ رہتا ہے
ما کہ جہ جہ کہاں سر میرا ت کہاں رہتا ہے
ہاں تو پھر یاد رکھنا چاہیے نا
ہاں یہ تو ہے کبھی ا بول لیکن انا
ہم
ہو
نہیں
ا نہیں
ہ
او ہو اچھا ج ہاں کچھ کھانا میں مغیر چائے وغیرہ تو بڑیں گے ج وغیرہ
ہاں یہ سب بات ہے
او آپ کو آپ گاؤں میں رہتی ہوا شہر میں
دونوں جگہ
بون د کا سی ہے زیادہ تر لائن گاؤں میں کرتا ہے شہر میں
گاؤں میں
ہاں یہ تو بات صحیح ہے گاؤں میں بہت سارا لائن چلتا ہے زیادہ ہ کیا کر دی ہو ابھی
ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہی ہوں بٹ ابھی سوئی تھی تھوڑی پہلے
موبائل کا یوز کرتی ہو فون کا
ہاں
اچھا کتنا دیر تک یچ کرتی ہے
رات بر
اچھا بولیجے کچھ ہے کہاں کہیں گھومنا پسند ہے آپ کو
ساؤتھ کوریا آپ کو
ہم کو گھومنا پسند ہے ندی کنارے مطلب ندی کے پاس جو یہاں ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا بہتا ہے
اور کوئی شہر میں
شہر میں شہر میں بس وہی کیا بتاؤں وہی یہاں ہیرو سب نہیں رہتا ہے ممبئی
اچھا ممبئی
ہاں
یہ ساؤتھ کوریا بہت اچھا لگتا ہے
اچھا سنا میں ایک بار گیا تھا کہاں وہاں پہ لدھیانہ پنجاب
کام کر
وہاں پہ میں گیا تھا پنجاب لدیاانہ
ہ
وہاں سے ویشنو دیوی کا مندر تھا نا وہاں سے مات ایک گھنٹہ کا راستہ تھا لیکن پھر بھی میں نہیں جا پایا اور وہاں سے تین گھنٹہ کا رہاتتا تھا جموں کشمیر نہیں وہ نے والے تھے لیکن پتا نہیں وہاں پہ کوئی اھی ہو گیا لڑائی ہونے لگی اسی کی وجہ سے نہیں جا پائے
اچھا
اس کے بعد سبھی کوئی چلے جائے گھر پہ ہاں جانا ہے بڑے ہو کر جانا ہے وہ سمجھ گئے تھے متہاری تو آتے ہیں وہ تو اپنا نہیں رہتا نہیں ہوں رہتا تھا لیکن جاتا رہتا ہوں متیاری
ہ ہم ل پ
ہاں
پہلے وہیں پہ پڑھائی کرتے تھے کیا
ہاں پہلے میں م تہاری سے ہی پڑھائی کرتا تھا
کون سا کونچے
ہم مارگ سس مٹ یاری میں پڑتا تھا
کون
آر کے سی س
اچ ہ بولے
سناائی دیا ہے آپ نے
ہاں
ہاں اس میں پڑتا تھا بہت اچھا پڑھائی ہوتا ہے اس میرے خیال سے
تو کیوں آگے وہاں سے ہ
آنا پڑا کیونکہ گھر کے بھی تو کوئی پرابلم کوئی دقت ہو گیا تھا گھر پہ
اچھا مطلب وہاں پہ اپنا روم نہیں تھا نا
نہیں اپنا روم نہیں تھا
نہیں ہم لوگ رہتے تھے نا تو وہاں پہ میرے ماما کا اپنا روم تھا ہم لوگ کو وہاں پہ ڈے رہا تھا نا
ہاں مطلب آپ کا ہی اپنا روم تھا نا ہیلو
ہیلو ہاں ہاں بولیے
ہ ا نہیں تو وہ ہمنا ر نہیں تھا وہاں پہ روم لے کر رہتے تھے ا تھوڑا گھر پیک تھوا طبیعت خراب ہو گیا ا ابو کا نا اور گھر پہ کوئی گھر پہ کوئی نہیں تھادے
ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو پھر بات کرتے ہیں خدافظ
ہ نہ بھی